ہیلو اللام علیکم ہلو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
شکرالله کا آپ نے مجھے کچھ بھیجا تھا
ہاں میں نے واٹس ایپ پہ آپ کچھ بھیجا تھا چیک کرو اب چیک کرو اپ جب چیک کرو گی تو
آپ کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بس گھر کا کام کر رہی تھی اور کیا کر سکتے ہیں
لیکن اچھا آج میرے ذہن میں ایک دلچسپ سوال آیا ہے تمہارے خیال میں پیشن سے خوشی کردار جا سکتی ہے خرید سکتی ہے
آپ کچھ غلط پڑھ رہی ہو اور کا دماغ پتاہ نہیں سڑ گیا
بولا آج میرے ذہن میں یہ ایک دلچسپ سوال آیا ہے تمہارے خیال میں پیشن سے خوشی خرید سکتے ہیں
یہ پرانا ہے پاگل ہو گئی ہو آپ ٹوڈے والا دیکھو
ہاں
مینے بولا یہ پرانا ہے
مجھے آ ہی نہیں ہے کچھ
اچھا یہ کیا ہے ذرا چیک کرو
کچھ میں بی آ آ اچھی گفتگو کا موضو پتا ہے کیا ہم بڑھیں گے پیس اور مائنڈ زیادہ ضروری ہے یا ایمبیشنس
صحیح کہا آپ نے ایک سوال پوچھوں
ہاں
ہلو میں نے بولا ایک سوال پوچھوں میں آپ سے
پوچھو
یہ کچھ سوال انسان کو بدل دیتے ہیں
تمہارے خیال میں زندگی میں زیادہ ضروری کیا ہے پیس آف مائنڈ یا ایمبیشن
مشکل سوال ہے اگر پہلے والا نہ ہو تو دوسرا زہر بن سکتا ہے اور اگر دوسرا نہ ہو تو ا پہلا کبھی کبھی سستی میں بدل سکتی ہے
مطلب دونوں ضروری ہے کیا
ہاں لیکن ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے مجھے لگتا ہے پیس آف مائنڈ بنیاد ہے اور ایمبیشن آ آں اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت
اچھا ٹھیک دنیا اکثر صرف وہ دیکھتی ہے جو نظر آتا ہے پرموشن پیسے گاڑی گھر ہے نا
صحیح کہا آپ نے آآ تو کیا ایمبیشن بری چیز ہے
ہاں ہاں
میں نے بولا تو کیا امبیشن بری چیز ہے
نہیں
لیکن دنیا تو ہمیشہ ایمبشس لوگوں کو ہی سکسیسفل کہتی ہے
دنیا اکثر صرف وہ دیکھ تی یہ جو نظر آتا ہے پرموشن پیسے گھر گاڑی پیس آف مائنڈ یہ ایمبشن یا ایمبشل کل رات تمہاری باتیں دماغ سے نکل ہی نہیں رہی ہے۔۔ تھی کیونکہ بات تیں سب زیادہ سوچ پر مجبور کیا
آپ آپ کو پتا نہیں آپ کا دماغ پتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا دماغ کہاں ہے
آپ کس کو بول رہی ہو
آپ کو ہی بول رہی ہوں اور کس کو بولو جب تم ہر وقت اگلا مقام دیکھتی ہو جو تمہارے پاس ہے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے پھر ہر چیز چھوٹی لگتی ہے اور ہر ہار قیامت آ
اچھا
تم اور
کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ حاصل کر لو اتنا زیادہ خوش رہو مگر کسی نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا کھونا نہیں چاہیے
بالکل لیکن اگر کسی کے پاس ایمبیشن ہی نہ ہو تو وہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا
اں یہ بھی صحیح بات ہے
ایمبیشن اور لالچ میں بہت بڑا فرق ہے امبیشن کہتے ہیں میں اپنی آا صلاحیت کا بہ ترین ع دما استعمال کروں گا لالچ کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ چاہیے
صحیح کہا
کتنی عجیب بات ہے دنیا ہماری اچیومنٹس کی لیتی ہے لیکن ہماری تھکان نہیں
میں بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں بچپن سے جیتنا سکھایا جاتا ہے لیکن سکون سے جینا نہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں سب گولس اچیو کر لوں تو پھر سکون مل جائے گا
بالکل تو پھر اصل دولت کیا ہے
آ اگر سکون گولز کے بعد ملتا تو دنیا کہ سب امیر لوگ سب سے زیادہ مطمئن ہوتے یہ بات دل کو لگی سکون کوئی انعام نہیں جو فنش لائن پر ملتا ہو یہ سفر کا ہر قدم پر پیدا کیا جاتا ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سپنے دیکھنے چاہیے مگر ان سپنوں کا غلام نہیں بننا چاہیے
بالکل اگر ایک دن تمہارے سامنے دو دروازے ہوں گے ایک کے پیچھے بڑادو دو دولت اور شہرت ہو اور دوسرے کے پیچھے ایک سادگی بھری زندگی مگر دل کا سکون تو تم کسی دروازے کو کھولو گی
چھوڑو یہ سب میں یہ بول رہی تھی کہ آپ دیکھو جو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کیا نا یہ کتنا اچھا ہے اب اسی سے پہلے سے اسٹارٹ کرنا ٹھیک ہے
نئے سے
ہاں پہلے سے لیکن جو دوسرا ہے
بھیجو ذرا
کیا نہ میں نے ہائی لائٹ آپ کو ہلو
ہیلو
میں بول ریو جو میں نے آپ کو پا ر ٹ ٹو بھیجا نا
ہاں
آپ اس کو پہلے سے ہی پڑھو میں آپ کو بول رہی تھی کہ پیس آف مائنڈ یا ایم بشن کل رات تمہاری باتیں دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی لیکن آپ بہت زیادہ بےوقوف ہو بہت نا حد سے زیادہ
کیونکہ بات نے سب سے زیادہ سوچ پر مجبور کیا
کہ وہ انسان کبھی کبھی کامیابی کے پیچھے بھا گتے باگتے اپنا سکون کھو دیتا ہے میں سمجھ رہی کہ اگر سکون اتنا ہی قیمتی ہے پھر لوگ اسے قربان کیوں کر دیتے ہیں
کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ حا حاصل کرو گے اتنا زیادہ خوش ر ہوگے مگر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا نہیں چاہیے
ہونا نہیں چاہیے
فون
کیا ہر بڑی کامیابی کسی قیمت کے ساتھ آتی ہے
ہاں لیکن اقلااما ند انسا عقلمند انسان پہلے یہ طے کرتا ہے کہ وہ قیمت دینے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں
مطلب
اگر تم پیسے کا م کم کرے اپنی صحت گوا دو گی یا شہرت
ہیلو ہلو
کہ اپ نہیں کھولوں گی ہلو
آپ کی آواز کٹ آ رہی ہے
میں نے بولا اگر تم پیسے کما کر اپنی صحت گوا دو گے یا شہرت حاصل کر کے اپنی رشتوں رشتے کھو دو گے تو سوچو تمہیں تم نے کمایا زیادہ یا کھویا زیادہ
کبھی کبھی لگتا ہے لوگ کامیاب اس لیے نہیں بننا چاہتے کیونکہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس لیے کہ وہ کسی کو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں
اور جو زندگی دوسروں کو متاثر کرنے میں گزر جائے وہ اکثر خود سے دور ہو جاتی ہے
کیا تم نے کبھی کسی بہت ایمبشس انسان کو دیکھا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو
بہت دفعہ بہرما مقصورت ہوتی ہے اندر خاموشی جگ رے جاجا گ چر رہی ہوتی لوگ تلیا بجات تالیاں بجاتے ہیں مگر ان کے دل کی چیخیں کوئی نہیں سنتا ہے
کتنی عجیب بات ہے دنیا ہماری اچیومنٹس گن لیتی ہے لیکن ہماری تھکان نہیں
کیونکہ تھکان دکھائی نہیں دیتی ہے اور جو چیز نظر نہ آئے اس کی قدر کم ہو جا کم لوگ کرتے ہیں
تو پھر اصل دولت کیا ہے
اصل دولت وہ ہے جب تمہارے پاس اتنا سکون ہو کہ تم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنے کے بجائے ان کے لیے دعا کر سکو
یہ مقام حاصل کرنا مشکل لگتا ہے
مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں اسی لیے انسان کو اپنی ریس خود طے کرنی پڑتی ہے
آپنی ریس
ہاں جب تم اپنی زندگی کا مقابلہ صرف کل کے اپنے آپ سے کرتے ہو تب سکون پیدا ہوتا ہے جب تم ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرتے ہو تب بے چینی پیدا ہوتی ہے
شاید اس لیے سوشل میڈیا دیکھ کر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں
بالکل
آینا
ہاں میں آپ کو بعد میں کروں فون
نہیں سنو پہلے میرے کیونکہ ہاں ہر کوئی اپنی ہائی لائٹ دکھاتا ہے اپنی حقیقت نہیں کیا کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایمبیشن کو روک دینا چاہیے
چلو چھوڑو میں آپ کو کرتی ہوں ابھی بعد میں فون ٹھیک ہے
ٹھیک ہے